وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی ہاں آپ کی گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کھانا کھاؤ
ہاں میں نے کھایا تو ہے
جی ہاں میں نے بھی کھایا بس میں سوچ رہی تھی آج کسی موضوع پہ بات کریں
ٹھیک کس پہ
موسم گرمی نے سب کا برا حال کر رکھا ہے صبح کے نو بجتے ہی لگتا ہے جیسے دوپہر کے دو بج رہے ہیں سورج میں صبح صبح ہی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آتے ہیں اور آگ برسنے لگتی ہے میرے گھر کے کمروں میں تو لگتا ہے جیسے تندور چل رہا ہے دیواریں تپ تپ اٹھتی ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہو ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو ٹھنڈک کا نام و نشان نہیں ہوتا بلکہ عجیب سی ہبس اور گٹن ہوتی ہے پنکھا تو بس گرم ہوا پہنتا ہے لگتا ہے جیسے پنکھے کے اندر آگ لگائی ہوئی ہو اس دفہ تو لگتا ہے کہ گرمی پچھلے سال کے سارے ریکارڈ توڑ دے گی اب بھی اس سے اتنی شد دت ہے تو آگے کیا ہوگا
ہے آگے کا تو سوچ کر ہی میری جان نکلتی ہے ابھی تو پورا موسم باغ کی ہے مجھے تو سب سے زیادہ مسئلہ رسائیوں میں کام کرتے وقت ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے لیے جب چولہے کے پاس کھڑی ہوتی ہوں تو عجیب حال ہو جاتا ہے پسینہ چھوٹی سے آڑھی تک پہتا ہے ہے لگتا ہے کہ بس کچن سے باگ جاؤں لیکن کھانا تو بنانا ہی پڑتا ہے
ہاں رسوئی کا کام اس موسم میں واقعی کسی جہاد سے کم نہیں ہے جب چولہا جلتا ہے تو اور ساتھ میں باہر کی گرمی ملتی ہے تو انسان کا دم گھٹ میں لگتا ہے میں تو آج کل کوشش کرتی ہوں کہ صبح سویرے ہی دن کا کھانا بنا لوں تاکہ پہر کی اس قیامت خیز دھوپ اور تاپش میں چولہے کے پاس کھڑا نہ ہونا پڑے تم بھی یہی طریقہ آزمایا کرو تھوڑی آسانی ہو جائے گی
تمہارا مشورہ تو بہت اچھا ہے میں نے بھی ایک دو بار ایسے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن صلاح کے وقت بچوں کو جگانا انہیں نشتہ دینا اور باقی گھر کی صفائی ستھری میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ دوپہر ہو ہی جا ہے اور اس موسم میں صفائی کرتے وقت جو برا حال ہوتا ہے وہ الگ داستان ہے پوچھا لگاتے لگاتے خود بندے کا پوچھا لگ جاتا ہے
ہائے تم نے بالکل سئی کہا سچ کہا صفائی کا نام مت لو مجھے تو جاڑو دیتے ہوئے ہی ایسی تھکن ہو تی ہے جیسے پہاڑ توڑ کر آئی ہوں اور اس موسم میں کپڑے دھونا تو ایک مصیبت ہے مشین کے پاس کھڑے ہو کر کپڑے نکالو پھر انہیں دھوپ میں پھیلاؤ اتنی دیر میں تو انسان خود دھوپ میں پگھل جاتا ہے حالانکی کپڑے دھوپ میں ڈالتے ہی دس منٹ میں سوکھ جاتے ہیں یے اس موسم کا واحد فائدہ ہے
صحیح بات ہے کپڑے تو ایسی تیزی سے سوکھتے ہیں کی لگتا ہے دھوپ میں نہیں بلکہ کسی آگ کے دیر پر رکھے تھے لیکن ان کپڑوں کو دھوپ سے اٹھانا بھی ایک مر کا ہے کپڑے اتنا گرم ہوتے ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ جلنے لگتے ہے ویسے اس گرمی میں تمہارے گھر کا پانی کا کیا حال ہے ہماری ٹینکی کا پانی تو دوفیر میں ابلنے لگتا ہے وضو کرنا یا ہاتھ دھونا بھی مشکل ہو جاتا ہے
ہماری ٹینکی کا ٹینکی کا بھی یہی حال ہے دوپہر کو جب نل کا کھولو تو لگتا ہے گیزر چل رہا ہے ٹھنڈا پانی تو جیسے خواب بن گیا ہے میں تو صبح ہی پانی کی بالٹیں بھر کر سائے میں رکھ دیتی ہوں تاکی دوپہر کو تھوڑا سا آرام درجہ حرارت کا پانی مل سکے جسے استعمال کیا جا سکے ورنہ تو اس ابلتے پانی سے چہرہ دھونا بھی گناہ لگتا ہے
یے تو تم نے بہت سمجھداری کا کام بتایا میں بھی کل سے یہی کروں گی ویسے اس موسم میں پانی کی پیاس بھی تو ختم نہیں ہوتی جتنا بھی پانی پیلو لگتا ہے حلق خشک کا خشک ہی ہے میں تو آج کل دن میں کئی بار نیمبو پانی اور لسی بناتی ہوں اس سے تھوڑی راحت ملتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے تم لوگ آج کل کیا پی رہے ہو
ہمارے گھر میں بھی آج کل لسی اور ستو کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے شوہر کو ستو کا شربت بہت پسند ہے ان کا کہنا ہے کی یے پیٹ کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور دھوپ کی شدت سے بچاتا ہے اور بچوں کو کے لیے میں کچے آم کا شربت جسے آم پننا بھی کہا کہتے ہیں بناتی ہوں وہ گرمی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے تم بھی بچوں کو پلایا کرو
آم پننا ہاں میری امی بھی بچپن میں ہمیں بنا کر پلایا کرتی تھی میں تو بالکل بھوکھی گئی تھی بھول ہی گئی تھی اس کا ذائقہ بھی بہت مزہ دار ہوتا ہے اور یے لو لگ نے سے بھی بچاتا ہے میں کل ہی بازار سے کچے آم منگواتی ہوں ویسے آم سے یاد آیا اس موسم کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ را جاتا ہوا آم کھانے کو ملتا ہے گرمی چاہے جتنی بھی ہو آم کھانا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے
او ہوو آم کا نام سنتے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا بالکل گرمیوں کی اگر کوئی ایک اچھی بات ہے تو وہ صرف اور صرف آم ہے ہمارے گھر میں تو ہر شام آم کا دسترخوان سجتا ہے آم تو پہلے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں پھر سب مل کر کھاتے ہیں چاہے لنگڑا ہو انور لٹور ہو یا چونسا ہو ہر ایک کا اپنا ہی سواد ہے گرمی کی ساری تھکن آم کھاتے ہی دور ہو جاتی ہے
صحیح کہا آم تو اس موسم کا ایک انمول توحفہ ہے لیکن آم کھانے کے کے بعد جو گرمی دینے نکل نکلتے ہے ان کا کیا کرے میرے چھوٹے بیٹے کے جسم پر چھوٹے چھوٹے گرمیدانیں نکل آئے ہے وہ بچارا کھچلتا رہتا ہے اور رو رو کر برا حال کر لے تا ہے اس موسم میں بچوں کی جلد بہت خراب ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کیا لگاؤ
ہائے بیچارا بچہ گرمی دینے واقعی بہت تکلیف دے ہوتا ہے میری بیٹی کو پچھلے سال نکل آئے تھے تم ایسا کرو کہ اس کو نیم کے پتوں سے کے پانی سے نہلاؤ نیم میں ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ جو جلد کی خرچ جی اور د دانے ختم کرتی ہے اور نہانے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا پاؤڈر یا گرمی دانوں کو مخصوص پاؤڈر لگا دیا کرو اس سے بچے کو سکون ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی
نیم کا پانی یہ تو واقعی بہت پرانا اور آزمودہ نخصہ ہے میں ضرور آزماؤں گی اس موسم میں بچوں کو سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ ان کی پڑھائی کہ ان کی پڑھائی کی چھٹیاں ہوتی ہے اور وہ ہر وقت گھر میں ہلا بلا کرتے ہیں باہر انہیں بھیج نہیں سکتے دھوپ کی وجہ سے اور گھر کے اندر رہ رہ کر ان کا دم گٹتا ہے پھر وہ ضد کرتے ہے اور آپس میں لڑتے ہیں
تم نے میرے دل کی بات کہہ دی چھٹیوں میں بچوں کو گھر میں مصروف رکھنا ایک بوجھ بن جاتا ہے باہر بھیجو تو ڈر لگ تا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے یا انہیں دھوپ نہ لگ جائے گھر کے اندر وہ ٹی وی یا موبائل دیکھ کر تھک جا تے ہیں میں تو آج کل انہیں شام کے وقت تھوڑا بہت گھر کے آنگن میں کھیلنے دیتی ہوں جب دھوپ ڈھل جاتی ہے یا پھر انہیں کوئی کہانی کی کتاب دے دیتی ہوں
میری بیٹی کو تو تصویروں میں رنگ بھرنے کا شوق ہے تو میں میں نے اس کو رنگوں کی کتابیں لا دی ہے وہ کچھ دیر ان میں مصروف رہتی تی ہے لیکن جو اصل مصیبت ہے اس موسم کی وہ ہے بجلی کا جانا ہمارے علاقے میں تو ہر دو گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی ہے جب بجلی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ زندگی وہیں رک گئی ہو ابس بھی کچھ دیر بعد جواب دے جاتا ہے پھر بس ہاتھ والے پنکھے جلنے پڑتے ہیں
ا لوڈ شیڈنگ کا تو نہ مت لو ہمارے یہاں بھی یہی رونا ہے دن میں تو پھر بندہ سحن کر لیتا ہے لیکن جب رات کو سوتے وقت بجلی جاتی ہے تو سچی میں رونا آ جاتا ہے مچھر الگ کاٹتے ہیں اور پسینے سے بستر شاروبار ہو جاتا ہے بچے رو ہیں اور بڑے بے چین رہتے ہیں اس بجلی کو پر نظام نے ہمارے گرمیوں کو مزید عذاب بنا دیا ہے
رات کی لوڈ شیڈنگ تو سچ میں انسان کو بیمار کر دیتی ہے اگلے دن نہ تو کام کرنے کا کا دل کرتا ہے اور نہ ہی دماغ چلتا ہے بس سر میں درد رہتا ہے میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ہم کسی ا ہ پہاڑی علاقے میں رہتے ہوتے جہاں بڑا مہینے ٹھنڈ جہاں بڑا مہینے ٹھنڈک ہوتی ہے اور اے سی مریا سواد جیسے علاقوں کے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں
ہاں خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے میں بھی اکثر یہی سوچ تو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو میں شوہر سے کہتی ہوں کہ سب چھوڑیں اور چلے کسی ٹھنڈے علاقے میں چھٹیاں گزارے لیکن ان کی دفتر سے چھٹیاں نہیں ملتی اور بچوں کے دخلے کا مسئلہ ہوتا ہے بس پھر ہم گھر میں ہی ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سواد میں ہے
واہ یہ تو بڑا مزدار طریقہ اور ٹھ مزدار ہے ٹھنڈک کا احساس پانی آہ کا میں بھی کسی دن یہی طریقہ آزماؤں گی ویسے اس موسم میں کھانے پینے کا رجن بھی بدل جاتا ہے گرم اور تھاکیل کھانے جیسے قورما بریانی یا نہاری کھانے کا دل ہی نہیں کرتا دل چاہتا ہے کہ بس ہلکی فھلکی کی چیزیں چیزیں ہو جیسے دہی بلے ف فھلوں کی چاٹ یا پھر یا پھر ٹھنڈی دہی کے ساتھ تندوری روٹی تم آج کل کھانے میں کیا بنا رہی ہو
بالکل صحیح کہا تم نے اس موسم میں ہاضمہ بھی سست ہو جاتا ہے میں بھی آج پھر داری کھانوں سے پرہیز ہی کرتی ہوں زیادہ تر سبزیاں بنتی ہیں جیسے ٹنڈا توور یا کدو جو کہ موسم کے حساب سے ٹھنڈی ہوتی ہے اور جسم کو طاقت بھی دیتی ہے اور دوپہر کو دال چاول کے ساتھ مولی اور کھیرے کا سیلڈ ہو تو کھانے کا مزہ ہی بدل جاتا ہے کھیرا تو اس موسم میں ضرور کھانا چاہیے اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے
کھیرا تو سچ میں بہترین چیز ہے میں تو روزانہ کھیرے کے سلاد بناتی ہوں اور بچوں کو بھی کھلاتی ہوں اس سے جیسے میں پانی کی کمی نہیں ہوتی ویسے کیا تم نے ا نوٹ کیا ہے کہ اس موسم میں کپڑوں کے رنگ اور کپڑے کی قسم بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے میں تو صرف سفید یا ہلکے رنگوں کے لاٹھا یا لاؤن کے کپڑے پہنتی ہوں گہرے رنگوں میں تو لگتا ہے دھوپ اور زیادہ جذب ہو رہی ہے
ہاں یہ بات بالکل درست ہے گرمیوں میں ہلکے رنگ کے کپڑے ہی سکون دیتے ہیں سفید ہلکے کا نیلا ہلک گلابی یہ رنگ دیکھنے میں بھی ٹھنڈے لگتے ہیں اور پہننے بھی آرام ہوتے ہیں گہرے رنگ جیسے کالا یا سرخ پہن کر اگر دھوپ میں نکل جاؤ تو لگتا ہے جسم پر آگ لگ گئی ہو میں تو بچوں کو بھی بالکل ڈھیلے ڈالے اور ہلکے لان کے کپڑے پہناتی ہوں تاکہ انہیں ہوا لگتی رہے
بالکل بالکل بچوں کو تو ڈیلے کپڑے ہی پہننے چاہیے ورنہ انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے ویسے اس موسم میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ہے بازار جانے کا آج کی گفتگو اتنی کافی ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ